اسلام ٹھیک ہو
جی آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو آپ ابھی
میں ابھی
ہوں
ابھی میں ایسے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں
اچھا ٹھیک
ہاں جی
ہمم اور سنائیے آپ سبزی کیا بنی تھی
ہاں
سبزی کیا بنے تھی
سبزی ہمیں تھی سبزی ہمیں کیا تھی ہمیں تھی ٹماٹر بس اور کیا
ہمم
ہم میں چی ٹماٹر
اچھا
ہاں جی
ٹماٹر آپ کے گھر سے ہی نکلتے ہیں نا
نہ نہ ہم دوکان سے لاتے ہیں
اچھا ٹھیک
مطلب نہا ہاں نکل نکلتے ہی لیکن ابھی نہیں نکلے
اچھا اچھا ٹھیک
ہاں جی
ہمیں نکلتے ہیں گھر میں اسٹرابری نکلتے ہیں بہت کچھ نکلتا ہے وہ انچور ہو جیسا ہوتا ہے نا ہاں ہاں
اور
بس ٹھیک آج نا مجھے بہت دنوں اس کے بعد لگ بھگ پانچ چھ دنوں کے بعد لگ رہا ہے کہ ہم پہلے جیسے اور بات کر رہے ہیں
جی
میں نے بتایا آج مجھے پانچ دن کے بعد لگ رہا ہے ہم پہلے جیسے اور بات کر رہے ہیں
ہاں کیونکہ آج تھا نا تھوڑا موسم خراب ہی ٹھنڈی تھی تھوڑی سی نہ ورنہ میں جا جاتا ہو ورنہ میں ویر پر ہوتا ابھی
ہاں ہاں آپ کو تو یہی دوست لیتے ہیں ویر پہ
ہاں جی
ہاں ہاں میں نے پرسوں آپ کے دوست کو بتایا یہ مجھے بتاؤ یہ ویر پہ کیوں جاتا ہے وہاں پہ بھی کوئی ہوتی ہے کیا اس نے بتایا نہیں نہیں وہاں پہ تو یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے
اچھا ٹھیک
ہاں
یہ وہاں پہ تو بس لٹکے ہی ہوتے ہے نہاتے ہو نہا رہے ہوتے
ہاں ہاں اس نے بتایا اس نے بتایا وہاں وہاں پہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں وہاں پہ ہم صرف نہانے جاتے ہیں
ہاں جی
ہاں جی اور بتائی آپ
بس ا ب تک کچھ خاص
خاص میرے ہاتھ میں یہ چپس ہے، میں اسی کو دیکھ رہی ہوں
چپس تو کھائیے نا
میرے لیے ابھی میرے لیے ابھی خاص وہی ہے
اچھا ٹھیک
اور آپ کی انگیجمنٹ وغیرہ اچھے سے ہوئی
ہاں جی
مزہ آیا ہلو
آپ بھی تھی نا داوت میں
کہاں تھی
تھی نا دعوت پہ آپ شاید آپ کے گھر میں ہی دعوت تھی
اچھا اچھا ہاں ہاں
جی
جی جی
اور بتائیے آپ نے کھانا وغیرہ کھایا
کھانا تو کب کا کھایا ہے میں نے لیکن آپ کچھ کر رہے ہو میں وہی سوچ رہی ہوں جی ہلو
ہاں ہلو
میں بتا رہی ہوں آپ کچھ کر رہے ہو میں وہی سوچ رہی ہوں
یہ نا مما تھی یہاں پہ ایکچولی
اچھا اچھا ٹھیک ہے
ہاں جی وہ بھی آب
اچھا کیا بتا رہی تھی
بتا کچھ نہیں رہی تھی اس کو نہ اس کو نا نماز پڑنی تھی اس لیے آںی تھی
اچھا
ہاں جی
اس کو پتہ ہے آپ ایسے کام کرتے ہو
ہاں ہاں
کس کے شک کرتے ہو وہ پتا ہے ہلو
ہاں جی آپنے یہاں پہ کزن آیاہے
اچھا اچھا ٹھیک
ہاں جی
اس کو پتہ ہے آپ کس کے ساتھ یہ کام کرتے ہو مما اآپکی ماما کو
نہ نہ
اچھا یہ کون سا کرتے نا جو صبح کا
نہ نہ یہ دوسرا ہے
اچھا
ہاں جی
اس کا نام کیا ہے
اس کا میں عنایات
اچھا اچھا وہ کزن جس نے اس کو میسج کی تھی شام کو ہاں ہلو وہ کزن جس نے اس کو میسج کی تھی شام کو
نہ یہ نہ یہ بت سائکلسٹ
اچھا اچھا ٹھیک ہے
ہاں جی
اچھا وہ مجھے آیا یاد
ہاں جی
ہاں ہاں شاید اس کا نام ہے نا یہ شاید پورا نہیں مجھے پتاہ ہے عنایات ریاض پٹھان
آ عنایت ریاض پٹھان
ہاں ہاں
آپ کو کیسے پتا
مجھے پتا ہوتی ہے
ٹھیک ٹھیک
ہاں ہاں صبح میں اس کے ساتھ بات کر رہی تھی
کس کے ساتھ
وہ نا انیسہ
ہاں
اس نے مجھے میسیج کی تھی وہیں سے
تو پھلے ٹھیک
جو اس کو پوفی آئی تھی نا پچھلی بار سال
ہاں
اس نے دیا تھا نا تب اپنا نمبر
مجھے کیا پتا
ہاں وہ وہیں سے لفٹ سائیڈ سے کر رہی تھی
ٹھیک ہے
جی آپ کو اتنا شور وہاں پہ آ رہا ہے
یہ نا اس کو سھٹ سٹ ہے تھوڑی سی اس لیے اشو ہورہا تھا
وہ فون تمہارے پاس ہے اس کو کیا ہے
یہ نا اپ اپنے فون کو کچھ کر رہا ہے اب
اچھا
پتا نہیں کور نکال رہا ہے کیا
اچھا اچھا
جی
ہوں ٹھیک ویسے اس کے اسائنمنٹ کا آپ نے لیا ہے
نہ نہ
اچھا کیوں
بعد میں بتاتا ہوں
اوکے کوئی بات نہیں
جی
جی جی مجھے اپنی ہی چڑھنے لگی
کیوں
پتاہ نہیں کیوں یہاں سے کتنی بار ٹرین نکلتی ہے
کہاں سے
یہاں سے
میں نے آپ کو بولا آپ دیکھو وہاں پہ کون سا اسٹیٹ
نوگام اسٹیشن میں نے بتایا آپ کو ہلو ہلو
یہ نہیں ہے ناگؤں اسٹیشن
پھر کیا ہے
مجھے آپ نا معلوم کیجیے یہ کون سا اسٹیشن ہے وہاں پہ
یہ یہاں پہ مظوما اسٹیشن ہے
آپ نا ایک کام کیجیے آپ نے مجھے واٹس ایپ سے اپنی لوکیشن سینڈ کیجیے میں دیکھوں گا اسی پہ وہاں پہ کون سا ریلوے اسٹیشن ہے
وہ بھیجو گے میں ٹھیک ہے کبھی
کب
بعد میں چلو ابھی بھیجتی ہو ہلو
ہلو
آپ کیا کر رہے ہو یہ آرام آرام سے بات ٹھیک خیریت ہے
ہاں ایک کزم کے ساتھ کر رہا تھا آپ نے کی سینڈ لوکیشن
ہاں ہاں
چلئے میں خود دیکھتا ہوں وہاں پہ کونسا اسٹیشن ہے ویسے کی کیا آپ کو متنا پتہ ہے وہاں پہ کون سا اسٹیشن ہے اس لیے میں ہی آپ کو بتاتا ہوں نہیں آنا ہوگا ہم
پھر کیا ہے
ناگام ناگام سری نگر سے آتا ہے آپ کو بڑگام ہے ماشاء اللہ
اچھا
ہاں جی یہی تو مسئلہ ہے
ا
جی
بناوا ہے
لوگ کیش کیشن
میں نے بی
ہلو
جی ہلو
میں بتا رہا تھا اپنی لوکیشن آن کیجیے
میری لوکیشن اؤن ہی ہے
پانییا ہلو
جی میں آپ کو لوکیشن بھی بھیجی میری لوکیشن ون بھی ہے
اچھا ٹھیک پھر ٹھیک ہے
ہاں
ہاں جی ہاں جی
جی آپ نے دیکھی
میں نے نہیں دیکھ میں ابھی دیکھا ہوں اور ہاں آپنا ساتھ ہی کال نہیں کرنا ٹھیک ہے
ہاں میں کہوں گی وہ وہاں سے کال رہ کال
نہ مجھے نا پہلے گھر والے بلا رہے میں آپ کوئی یہی سے کرتا ہوں کال
ٹھیک ہے
ہاں جی
ویسے آپ کے جم کو نام کیا ہے
جی
آپ کے جم کا نام کیا ہے
میں بعد میں بتاتا ہوں کیوں آپ کو کیا کرنا ہے
بس ایسیے
کرنا کیا ہے ویسے آپ کو
میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی یہاں پہ لوکیشن پہ آ رہا ہے ہمارے یہاں پہ جو جم ہے نا
ہاں
اس کا نام ہے فٹنس فری جم
کیا
فٹنس فری جم
یہاں پہ نام ہے فٹنس الیون فٹنس فرسٹ
اچھا
ہاں جی
یہ بڈگام کو سیم سیم نام کیوں ہے
مجھے کیا پتا یہ تو فٹنس یہ ہوتا ہے بہت ساری جموں کو پہلے
ویسے آپ کو تو میں نے لوکیشن بھی بھیجی آپ تو آپ دیکھ سکتے ہو ہم کہاں پہ رہتے ہیں
چلیے میں آپ کو بعد میں کرتا ہوں کال اپ نا ساتھ ہی کال نہیں کرنا ٹھیک ہے
چلیے ٹھیک ہے
اللہ حافظ